ہیلو ہیلو
ہیلو
ہاں یہ کیسی ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں تمہیں دال مکھنی پسند ہے
دال مکھنی ہاں پسند ہے
کیسے بناتی ہوں دال مکھنی
م
ہوں
میں دال بنی بنا لیتی ہوں
ہاں میں بنا لیتی ہوں میں تو کڑی اڑد ہوتی میں جو ہوں نا کھڑی اڑد ہوتی ہے نا اڑد کی دال پالی والی ایک مسلہح کی ہوتی ہے ایک اڑد کی دال کھڑی ہوتی تی ایف وہ کچھ اور بھی بولتے ہیں ہاں کڑی اڑت کا نا ایک دانات پہلے بھی بھگا دو تو وہ سافٹ ہو جاتی ہے ن تو پانچ ایک گھنٹے کے لیے ہلکے سے وارم واٹر میں ڈال دو وہ تین چار گھنٹے میں بھول جاتی ہے اس کو ون نائٹ کے لیے بھگا د تو زیادہ اچھا تھا اس کو بھگا دیا کبھی اس میں راجما بھی ڈال تو نا تو راجما بھی اچھا لگتا ہے تو میں نا اگر رجما ڈالنا تو اچھا تھوڑا پروٹین ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے اس کا پروٹین اس میں تو آلریڈی پروٹین ہوتا ہے تو راجما اور یہ دونوں ساتھ میں سوکھ کر دو رات کے لیے ون نائٹ کے لیے پھر سیکنڈ مارننگ میں جب بھی آپ بنانا ہے آفٹر نون ایوننگ کسی بھی ٹائم تو اس کو ہے نا چار پانچ وسل دینے پڑتے ہیں کہ دال اچھے سے گل جائے جب یہ ادھر ویسل دے دیتے ہیں طپین میں اس کا مسالہ الگ سے تیار کرتا پیاز کاٹ لو باریک باریک پیاز کاٹ لو اس میں زیرا ڈالو تیز پتتا ڈالو پیاز ڈالو ہلکا سا سوتے کر لو اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ہے تھوڑا سا ٹماٹر چوپٹ کر کے ڈال دو اس میں اور کیا بولتے ہیں تھوڑا سا لیمن جوس ڈال دو اور بس اور جب وہ ریڈی ہو جائے تو اس کو اس کا ایک بگار دے دو پھر ایک بگار کھڑی لال مرچوں کا بٹر میں دیتے ہیں ہم بٹر لیا تھوڑا سا پین میں اور اس میں تھوڑی سی کھڑی لال مرچیں ڈال دو اور کیا بولتے ہیں اس کا بگھاار لگا دو اور جب یہ پوری پریپیئرڈ ہو جاتا تو اوپر سے تھوڑی سی کریم ڈال دو لپ کے لیے تھوڑا سا سرکل کر تو وہ لکنگ وائز اور ٹیسٹ وائز دونوں بہت اچھی ہو جاتی ہے
ٹیسٹی
اور اس کو آپ کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو پراٹھے کے ساتھ لے سکتے ہو روٹی کے ساتھ کلچے کے ساتھ نان کے ساتھ جس کے ساتھ سب کھانا پرریفر کرو
اچھا ہاں تب تو ٹیسٹی لگتی ہے اس کی سائڈ ڈش میں کیا لیتی ت
سائڈ میں آپ سیلڈ لے سکتے ہو رائتا لے سکتے ہو انین کٹ کر کے رکھ لو ٹومیٹو سرو کر سکتے ہو سائڈ میں
ہوں
ایک زیرا مرچوں کا رائےتا بنتا ہے نا وہ بھی بھی اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ اس پہ کیا کرو نا جو کریم فل دہی آتا ہے نا وہ کھٹا نہیں کریم فول د ہی اس کو کیا کرا اس کو لے کے آپ نے اس میں جار میں لینا ہے زیرا کھڑا زیرا اور لسن کی جیں چار پانچ اور ہری مرچیں اس کو گرائنڈ کر لو پھر اسی جار میں نا کریم ف جو آپ نے موٹا والا لیا ہے نا اس کو آپ دہی کو بھی اسی میں گرائنڈ کر لو تو وہ اچھا ل اچھا بنتا ہے اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں اور گرمی تو آج کل اتنی ٹھنڈی ہو گرمی ہو رکھی ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے میں تو لسی بھی بنا لیتی ہوں گھر میں تم لسی بناتی ہو ہلولو میں کہ ن تم لسی بناتی ہو
لس ہاں ب
تو ل س کے
میں لسی رو کوو بتاتی ہوں وہ پہلے وہ لو ا دہی میٹھا دے ہےیکنا اس میں شک ک ڈالو
ہ اس میں فل کریم لو نا دو دی فل کریم آتا ہے کٹ نہیں آ تو اب کریم کریم زاتتاہ اس
ارے وہ وہ ہاں ہاں ایک اس کا آتا ہے اس کا میٹھا دہی آتا ہے ہاں ہاں وہ بھی لے سکتے فریش کریم جو ہوتا ہے
ہاں
تو اس کا لے سکتے اس سے بن سکتا ہے
تم کیسے بناتی ہو
تو میں وہ کیا بولتے ہیں میا میٹھا دہی لو اور اس میں شکر ڈال لو میں تو سمپل طریقے سے بناتی ہوں تو اس میں شکر ڈال دو اور وہ کیا بولتے ہیں اس کو گول لو پھر اس کے بع بہت سے لو روح ابزا وغیرہ بھی ڈال لیتے ہیں فلیور کے لیے
ہاں اس میں تھوڑا سا کوکونٹ گریٹ کر کے ڈال تو تھوڑا س بادام ڈرائی فروٹ ہاں وغیرہ وہ ڈال دو اچھا لگتا ت
ہاں روح ابز روح ابزہ ڈال
س تک ب لنگی بھی ڈلتی ہیں فالودے کے وہ تھوڑے سے بوائل کر ہ وہ بھی ڈال دو اچھا لگتا تا ہے وہ تو لنگے بگا کے رکھ تو ناتبا لنگے ہیلدی ہوتے ہیں گرمی میں پیٹ کو ٹھنڈک دیتے ہیں نا تو اچھا رہتا کتار
ہاں وہ ڈال سکتے ہیں وہ بھی ٹیسٹی لگتا ہے تو اب وہ اس طرح کے فریشمنٹ کے لیے تو آم پانا بھی بہت اچھا ہوتا ہے کچا آم ہوتا ہے نا
ہاں
کچا آم اس کا آم پناا بھی بہت اچھا لگتا ہے کیا بولتے ہیں کچے آم لے لو اور پھر اس کو بوائل کر کر لو مطلب چلکے کے سات ہی پھر جب سیٹھی ال جائے اس کوکر میں بوائل کر لو تو جلدی ابل جا ہے
کتنی محسل دینی پڑتی ہے
تین چل دو تین سیٹیھی دے دو تین ایس ایل دے دو اور پھر کو بند کر دو چولہے کو پھر جب سیٹی نکل جائے تو آم نکالو چھلکا اس کا ہٹاؤ سارا گوودا نکال کے گرائنڈر میں ڈال لو گرائنڈر میں وہ ڈال لو اور کوٹا ہوا زیرا ہوتا ہے نا بھون کے اچھے سے کے کٹا ہوا زیرا وہ وہ بھنا ہوا زیرا وہ ڈال دو تھوڑی ایک ہری مرچ ڈال دو تھوڑا سا ہری مرچ ڈال دو اور کیا بولتے ہیں پودینہ ہوتا ہے مدینہ ال نمک ڈالو نارمل نمک نہیںا نا کال نہ نمک د نا کال نہ نمک اس سے ٹیس بہت اچھا ہے کالا نمر ڈال دو اور بس یہ ڈال کے اس کو گرائنڈر میں گھما لو بالکل فائن پیسٹ جیسا ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد کو الگ رکھ لو جب تمہیں بنانا ایک گلاس پانی لو اپنے ٹیسٹ اور اگر تو بچ کھ ہی نہیں میں نے شکر بھی گرائنڈ کر لینی اس کے سھ مٹھاس کے لیے مٹھاس کے لیے وہ آم کا چکر بھی مطلب گرائنڈ کر لو افر ہاں تو ج ایک پلاس بنانا ہے تو دو چمچ بولو وہ جو مکسی میں گرائنڈ یہ ہے نا
پیسٹ
ہاں پیز بنا ہم کا بہت وہ چمچ لو وہ اس میں ڈال کیا بولتے ہیں پانی میں پانی میں گھول لو پھر اسالی کالا نمک بھییا ہے وہ تھوڑا سالٹ ڈالو زیرے کا پاؤڈر بھی اور سے ڈالو پھر اس پی اور پودیین کے پتے توڑ کے ڈال دو اشا کر دیکھ وغیرہ کرتا لگ شکر بھی اٹک لوگ گول لوگ اور وہ ریڈی ہو جائے ہے بارف فریشمنٹ گرمیوں کے بہت اچھا رہتا ہے وہ بھی میں بناتی ہوں اچھا رہتا ہے ٹیسٹی
ہاں آج کل الکرائن ماٹر بھی چل رہا ہے نا اس میں بہت سارے پیپر مینٹ کے لیوس ڈال دو اور کوکمبر بیٹ روٹ یہ سب چیز چیزیں ڈال کے بارہ گھنٹوں کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کو تو وہ بھی ہیلپ فل ہوتا ہے کہتے ہیں سے کینسر سے لڑنے کی کیپیسٹی ملتی ہے امیونٹی پاور بوسٹ ہوتی ہے کہتے ہیں اس سے اور ابھی وہ کیا بولتے ہیں ابھی ایک اور ڈرنک بنتی ہے جب نہیں اسپرائڈ ہوتی ہے نا اسپرائٹ کو ہے نا کچا مینگو جو ٹافیز آتی ہیں آج کل ٹرینڈ میں ہے یہ تو اس کو ایچھا کھلڑ ہوتا ہے اس میں کوٹ کو اسی میں تھوڑا سے دو چار پودینے کے پتے ڈال دو اس کو بھی کوٹ کے پھر اس کے ڈیکوریشن کے لیے تھوڑا سا رتکب لنگی بتائی تھی میں نے
ہاں
وہ سو کر کے رکھا رہتا ہے فریج میں تو موسٹلی سبھی کے پاس تو ایک اسپون وہ ڈال دو پھر اپنا جو اسپرائڈ بنایا ہے وہ ڈال دو اور آپ نے جو پاؤڈر وہ اپنے کچے آم کے کینڈی ہوتی ہے نا اس کو کوٹ کے جو رکھا تھا وہ ڈال دو بہت اچھی وہ اور ٹیسٹی بھی اچھی لگتی تی ہے ڈرنک بھی گرمی بھی ہے تو حساب سے ڈرنکس تو بہت اچھی ہوتی ہیں
ہاں وہ تو ہے ٹیسٹی لگتی ہوگی
تم نے فالو تو کھایا ہے
فالودا میں نے کھایا تو ہے لیکن میں نے ایسے کبھی ٹرائی نہیں کیا تم نے ٹرائی کی ہے
ہاں میں نے بنایا ہے میں بتاتی ہوں فالودا کیسے بناتے ہیں ایک موٹی سی نوڈلس جیسی آتی ہے اسے یہ فالودہ ہی بول ہیں تو سب سے پہلے اس کو بوائلڈ کر لو اور اس میں بھی تک ب لنگے ڈلتی ہیں اس کو سو کر کے رکھے رہو پھر اس میں بہت سارے ڈرائی فروٹس وغیرہ ڈلتے ہیں ماوا ڈلتا ہے لیئرنگ لگتی ہے پھر اس کو تھوڑا سا اس میں ہلکا سا دہی جاتا ہے زیادہ دہی نہیں جاتا اور ایک ابھی اگر آپ نے ریڈی ٹو مکس بھی آج کل بہت آ رہے ہیں ایک گلاس م لو اس میں تھوڑا سا رو افزہ ڈالو کریم ڈالو پھر اس میں ماوا ڈالو تک بالنگے ڈالو اور ڈرائی فروٹ ڈال دو تھوڑے سے اور تھوڑے سے وہ جو آپ نے فالودے کے سو ہے وہ ڈال دو وہ تو سب ڈال دو تو وہ ٹیس اچی لگتا ہے سالب
اچھا اب فالودہ کییسے بھی آج میں ہے اسٹالس وغیرہ کتنا ملتا ہے
ہاں گرمی ہے تو لیمن کا شربت بھی لیمن کا شربت بنا لو بھی اچھا لگتا ہے گرمی کے حساب سے نیلوگا شربت گھر بنایا ہے تم نے
نیمبو کا ہاں بناتی ہوں نا میں لیکن میں تو سمپل طریقے سے ہی بناتی ہوں نیمبو کا نیمبو لو اس کا رس نکال لو پانی لو شکر اسی کو گھول کے ن تو ایسا نمک کی جگہ ہے تو کالا نمک ڈال دو
ہاں زیرا پاؤڈر بھی تھوڑا سا ڈال تو تو اچھا لگتا ہے
ہاں بہت سے لوگ سوڈا بھی ایڈ کرتے ہیں اس
ہاں سوڈا ایڈ کر دو ت ا جھٹکا جیسا اچھا دیتا ہے اس میں وہ اور اس میں تھوڑا سا ہے نا کالا نمک نیمبو تو آالر کی ڈلا ہوا ہے اور اگر اس میں پیپر میںینٹ تھوڑے سے پودینے کے پتے ڈال دو تو اچھا لگتا ہے کھانے میں پینے میں سوری گرمی ہے نا اور پیٹ میں نا جو گماہٹ ہوتی ہے نا گرمی کی وجہ سے تو وہ سب بھی اچھی ہو جاتی
ہاں صحی کہ وہ ٹیسٹی ہو جاتا ہے
اچھا چلو رکھتی ہ تو اچھا چلو رکھتی ہیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں
چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائے بائے بائے